ہاں ٹھیک ہو میم
ہیلو ہاں جی ٹھیک
ہلو ہاں ہاں گھر میں سب و وعلیکم السلام و علیکم السلام جی ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب کیسے ہے امی ابو
بس
اور باقی سب
شکر شکر شکر شکر اللہ کا شکر اللہ
ہاں بس ہمارے یہاں بھی خیریت سے ہے سب اور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
نہیں نہیں ابھی ابھی فری ہوں سوچا کہ آپ سے بات کر لوں ابھی فری ہوں
چلو اچھی بات ہے
ہاں جی میم کیسا کیس کیسا بس بس چل رہا ہے پڑھائی چل رہی ہے ابھی زندگی میں پڑ بس پڑھائی چل رہی ہے اسی کے مصروفیات سے ہم تھوڑے سے آج دن بعد جاتے ہیں کالج اس سے آتے ہیں پھر دوپ بھی زیادہ ہوتی تی ہے اسی وجہ سے تھوڑی سی تھکان ہوتی ہے دن بھر ہاں بس
ہاں نہیں چلو تعلیم تو ضروری ہے نا تعلیم تو بہت ضروری ہے
ہاں جی جی تعلیم تعلیم ضروری ہے بس آج تھوڑی سی زیادہ یہ گرمی بڑ رہی ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہمارے جسم ہے وہ تھوڑا سا زیادہ سے تھک تھک سا جاتا ہے اسی وجہ سے بس
ہمم
جی جی آپ آپ کیا کر رہے ہو بس بیٹھے ہو یا کچھ کر رہے ہو آپ
ہاں بس تھوڑا سا گھر پہ ہی تھا بس تھوڑا دعوت تھی گھر میں تھوڑے مہمان آ رہے تھے ان اس لیے یہ سب تیاری چل رہی تھی ابھی
ٹھیک ٹھیک بس کھانا وانا ہو گیا
کھانا وانا تو ہو گیا ہمارا بس ابھی دوپہر کے لیے تیاری چل رہی ہے
جی ٹھیک اچھی بات ہے ب
ہوں
ہاں اور اور کیسا موسم کیسا ہو رہا ہے
موسم تو اچھا ہے یہاں پہ یہاں پہ تو بارش ہوئی ہے بارش
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو پھر پھر تو پھر تو آپ بڑے مزے کر رہے ہو ابھی
ہاں اچھا ہے انشاء اللہ یہاں پہ تو موسم بڑا سہارنا ہے
جی جی جی یہاں پہ تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو رہی ہے آج جو برداشت سے باہر ہو رہی ہے ہم جو برداشت سے باہر ہو ہو ہے اور وہی وہی گرمیاںج دن بھر ہوتی ہے ہاں جی ش جو جو بھیور ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ شام کو لینا پڑتا ہے کیونکہ دن بھر تو ہم باہر نہیں نکلتے ہیں
ہوں گرمی میں تو ایسے ہی ہے نا پھر جسم بھی جھولسا آ جاتا ہے نا اس میں تو پھر بڑی دقت آتی ہے گرمی
ہاں وہی وہی بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ
ہم بھی بس بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے جو چھٹیاں تھیں ہماری وہ تو ساری ایسی زایا چلی گئی چھٹیوں کے بچوں کو اسکول کی چھٹیاں تھی تو اس ٹائم گرمی بہت زیادہ تھی بڑا قہر کا موسم تھا وہ تو اتنی قہر کی گرمی تھی ساری چھٹیاں جایا چلی گئی ایسے ہی گھر پہ ہی بتائی
ٹھیک
وہی ہے ہوں بئی ہے نا چلو
جی وہی بات ہے کہ آج جو دن بھر گرمی ہوتی ہوتی ہے اس اس کا کوئی علا کوئی علاج کوئی علاج بھی نہیں ہے
ہاں یہ تو صحیح بولا آپ نے ہاں
کیونکہ آپ دن بھر باہر رہو پھر جسم بھی جولنے لگ تا ہے اور جسم میں بھی بےجان بےجانی سے ہو ہوتی ہے جیسے جسم جواب دینے لگتا ہے
ہاں صحیح بات ہے سارا دن بھی اے سی وغیرہ کا بھی نہیں نا وہ کر سکتا ہے کہ سارا دن اے سی چلا کے رکھو وہ بھی ٹھیک نہیں رہتا پھر پھر باہر جانے میں بڑی دقت آتی ہے اس کے بعد
ہاں ہاں وہی بات ہے کہ نہیں پھر بھی اگر آپ گھر میں بیٹھے ہو تو اے سی چلا رہے ہو یا فین چلا رہے ہو اس ٹائم آپ کو راحت ملتی ہے لیکن آپ کو پھر کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے باہر جانا ہی پڑتا ہے کچھ کام ہو دکان پہ ہو یا کچھ لانا پڑتا پڑتا ہو یا ہم جیسے کی جو پڑھائی پڑھائی کر رہے ہیں ان کو باہر تو جانا ہی پڑے گا جو ابھی جاب واب کر رہے ہیں
کسان ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھو جانا پڑتا ہے کام کر کے ہی کما کے ہی کھانا ہے نا پھر ایسے تھوڑا نا کھانے کوملیگا
ہاں ہاں وہی وہی وہی بات وہی بات تھے کہ ان کو تو
مدا تو وہی ہے نا مدا تو وہی آ جاتا ہے پیٹ بھرنے کا پیٹ تو بھرنا ہی ہے کے لیے کمانا پڑے گا پھر باہر تو جانا ہی پڑے گا ہے نا
ہممم وہی وہی بات میں کر رہا ہوں کہ جس کو تو جہا جس اس کو ضروری جانا ہے باہر وہ تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کو تو کام کرنا ہی پڑے گا جس کو جاب پہ جانا ہے وہ وہ جائے گا اور جس کو کالج والالج جانا ہے پڑھائی کرنے کے لیے اس کو بھی جانا ہے جانا ہے اسی وجہ سے کہ جی جی وہی ب وہی بات میں کر رہا ہوں کہ آ جو جو گرمی ہے جو یہ موسموں کا بدلنا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں خرابی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی گرمی ہم ا پہل پہلے سالوں کی مقابلے ہم اس سال جو گرمی ہے وہ زیادہ فیس کر زیادہ دکھائی دی
اس سال نہیں مطلب میرا اتنی میری دیکھو عمر ہوگئی دو بچے ہو گئے تو ابھی میرا تو بس یہی ماننا ہے کہ دیکھو جو میری سمجھ میں آیا ہے ابھی ک جو میں نے جائزہ لیا ہے اس موسم کا تو مطلب یہ ایسے ہو رہا ہے کہ ہس سال بڑھتی بڑھتی بڑھ رہی ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے دیکھو پنکھا چلا کے بھی سو جایا کرتے تھے ہے نا اس سے بھی ہمیں سکون ملتا تھا بڑی سکون کی راحت ملتی تھی کہ ہاں پھر چلو تھوڑے بڑے ہوئے پھر گرمی تھوڑی بڑھنے بڑھنے لگی کولر آ گئے فراٹا چلاتے ہے فراٹا فین چلاتے ہے وہ آ گئے ابھی دیکھی ہے اب مطلب اے سی میں بھی ایسے ہے کہ اے سی میں بھی راحت نہیں ہے بندے کو
وہی وہی وہی وہی میں بات کر رہا ہوں میں کہ جو یہ موسموں کا اچانک بدل جانا ہے کہ کہیں کا نہ کہیں خرابی چل رہی ہے اس کی وجہ سے کہ جو موسم ہے اپنے رخ بد ڈر رہے کہ ان کا ان کا کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتا ہے اس لیے مجھے مجھے جو مے میرے سوچ میں جوچار آ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو پولوشن زیادہ ہو رہا ہے جو پولوشن کی وجہ سے جو کیمیکلز جو انڈسٹریز سے یا جو تو گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے جو جتنا لمٹ میں مقدار میں نکلنا چاہے اس سے زیادہ نکل رہا ہے اس کے کی وجہ سے جو موسموں کو کا یہ حال ہوا ہے کیونکہ ان میں سے ایسے کیمیکلس نکلتے ہیں جو آسمان میں جا کر پھر موسموں کا رخ بدل دیتے ہیں اور وہ
جی جی صحیح فرمایا بالکل آپ نے دیکھو ہو یہ جو آلودگی آلودگی کا آالم ہے ابھی آلودگی کا آالم بھی تبھی ہے نا دیکھو ہے نا کتنا مطلب
جی جی جی
ہو رہا ہے یہ آلودگی مطلب ہمیں کیا کر رہی ہے یہی سب کچھ خراب کر رہی ہے
جی میم وہی بات میں کر رہا ہوں کہ جو آلودگی ہم نے پھیلائی ہے ا اس کا ابھی ہم خامیازہ بھگت رہے ہیں کہ ہم نے جو اس ماحول کو خراب کیا ہے اس ماحول کو تباہ کر دیا ہے اس کی طرف ہمیں نظر نہیں پڑ رہی ہے کہ ہم نے اس ماحول کو کیا کیا ہے اس ماحول کو کیسے بگاڑا ہے اس ماحول نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے بدلے میں اس کو کیا دیا ہے اور ایک
دیکھو اگر آپ قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرو گے نا تو اس کا نقصان تو آپ کو خمیازہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا ہے نا وہ تو ہے ہی ہے جب جب انسان نے قدرت سے چھیڑ چھاڑ کیا اس کا خامیازہ تو انسان کو بھگتنا ہی پڑا ہے نا
ہاں بس وہی وہی بات میں کر رہا ہوں کہ انسان انسان ایک لالچی لال جی بن بن چکا ہے اتنا لالچ اس میں آ چکی ہے کہ اس نے پیڑوں کی کٹائی ایسے کر کر لی ہے کہ کچھ پیسوں کے لیے ان نے پیڑوں کا خاتمہ ہی کر لیا وہ اس کو یہ دماغ میں یہ سوچ نہیں آ رہی ہے کہ دماغ میں یہ نہیں دکھ دکھ رہا ہے کہ یہ پیڑ ہمارے لیے کیا ہے اگر وہ اگر اس کو ضرورت ہے کیا اس کو پیڑ پیڑوں کی ضرورت ہے کا کاٹنے کی پھر اس کو لگانے بھی پڑیں گے کیونکہ جب وہ کاٹ کاٹتے ہی چلے جائے گا تو ایسا تو ایسا تو نہیں چلے گا کہ ماحول پھر ماحول اپنی جگہ پہ نہیں ٹھیک رہے گا وہ
صحیح فرمایا اپنے دیکھو اللہ دیکھو اللہ اب دیکھو یہ جو جنگلات ہے کیسے خالی خالی ہوتے جا رہے ہے نا کیسے جنگلات کاٹ کاٹ کے کیسے بندہ مطلب قدرت سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے پھر
ہوں
مطلب یہی ہے کہ موسم بھی اپنا رخ بدل رہا ہے ابھی
جی باپ کی بات صحیح ہے وہی میں بھی بول رہا ہوں میم کہ جو ہم نے اس ماحول کو خراب کرنے کا کرنے کا ٹھیکہ جیسے لیا ہے کہ ہمارا جو ایک بڑا سا ہا تھ ہے اس ماحول کو خراب کرنے میں اور جب ماں جب یہ ماحول ہمیں بہت کچھ دے دے رہا تھا تو اس ٹا آ اس پہ ہم ان ان فائدوں پہ ہمیں ہمیں نظر نہیں آئے نہ ان فا ئدے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں بس ہم اپنے فائدے کے لیے اس ماحول کو صاف کر رہے صاف صاف مطلب کی سا آلود کر رہے ہیں جو یہاں پہ ندیاں بہ رہی تھی ندیاں بہ رہی تھی ان ان کا پانی ہم استعمال کر کر رہے تھے ابھی جب اس وقت ان کے ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اس اس وجہ سے وہ پلیوٹ ہو خراب ہو رہی ہے اس وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ان کا
صحیح فرمایا آپ نے دیکھو ابھی ہمارے دیش میں تو ایسے ہے ہمارے ملک میں اتنی پاک صاف ندیاں ہیں تو مطلب دیکھو کتنا آلودگی کے کارن دیکھو تو کتنی گندگی ہے وہاں پہ بھی ہے نا اتنا مطلب دیکھ دیکھنے کو بھی نہیں دل کرتا اب سرکار جو ہماری سر کار ہے وہ بھی مطلب کر رہی ہے کہ ہاں صاف صفائی کا کام چل رہا ہے
جی جی وہ سا سرکار سرکار بھی یہ کوشش کر کر رہی ہے کہ یہ سال آلودگی
میں مجمون وغیرہ ہم س جب ہم مدرسے میں جا تے تھے مجمون وغیرہ پڑھتے تھے نا یہ آلودگی مطلب اس اس کو اپنے اس میں اپنے لائف میں اپنی زندگی میں اتار نہیں نہ رہے ہم لوگ
جی جی و وہی وہی بات میں کر رہا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھے اور ہمارا یوگ دان اس میں سب سے زیادہ ہو کیونکے ہم نے ہی سب سے زیادہ فائدہ اس ماحول سے اٹھاہے اور ہمیں ہی اب اس کو ٹھیک کرنا ہے
صحیح فرمایا آپ نے چلو
جل جی میں
بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہاں انشاء الله جلد جلد ہی روبرو ہونگے آپ سے
ش شکریہ میم آپ سے بھی ب بہت اچھا لگا بات کر کے شکریہ
ہاں جی خدا حافظ
خدا